کیا حال بہ ھ کو سر ٹھیک ہے جی شکر اللہ کا سبھی ٹھیک ہے ہیں آپ ٹھیک ہو اچھے سے
الحمد للہ اور چائے پانی ہو گیا
جی ناشتہ ہو گیا ہمارا
اور موسم کیسا ہے ادھر
موسم تو بڑا سہانا ہے
چلو اچھی بات ہے بس
میںی کہوں گا تعلیم کی اہمیت بہت زیادہ آج کل کے دور میں بالکل بالکل
جی باجہ بس یہی ہے کہ جو بھی انسان اس نام میں آتا ہے اس کی سب سے پہلی بیچ یہ ہوتے ہیں کہ اس کی تعلیم کیسی ہے کتنی ہے ہر شعبے میں دیکھا جاتا ہے اس نے تعلیم کتنی حاصل کی ہے آج ہم یہ اسی پ کریں گے بات کہ تعلیم کی اہمیت کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا ہے کیا یہ صحیح باتیں ہیں کتنی
کتنی کس حب تک صحیح ہے
تعلیم ہر انسان کی زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہے تعلیم ہمیں صرف لکھ نا اور پڑنا نہیں سکھاتی بکہ ایک اچھا انسان بنا بھی سکتی ہے جب انسان تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس کی سوچ بہتر ہوتی ہے
بہتر ہوتی ہے وہ صحیح اور غلط میں فرق کرنا سیکھتا ہے اور زندگی کے بہتر فیصلے تے
ہر بچے کا حق یہ ہے کہ اس کو اچھی تعلیم دے
دمی
تعلیم سے ہی ایک روشن مستقبل کی بنیاد رکھ رکھی جاتی ہے ہر ٹیچر صرف کتاب کردارے نہیں دیتا ہے بلکہ اچھے اخلاق عزت اور ذمہ داری کے بھی سبق دیتا ہے اسی لیے ہمیں اپنا اپنے ٹیچرس کی ہمیشہ عزت کرنی چاہیے اسٹوڈنٹس کو روزانہ محنت سے پڑھنا چاہیے اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو پوچھنے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے سوال کرنا سیکھنا
سیکھنا سیکھنے کا ایک
پہلا قدم ہے
خدم
آج کے دور میں صرف ڈگری حاصل کرنا کافی نہیں ہے ہمیں نئے اسکل بھی سیکھنا چاہیے جیسے کمپیوٹر چلانا کمونیکیشنز ٹیکنالوجی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ سب چیزیں سیکھنا چاہییں انسان کو ساتھ ساتھ تعلیم سے انسان کو ایک اچھی نوکری مل سکتا ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ تعلیم انسان کو ایک اچھی انسان انسان بناتا ہے سنا بھائی جان
بھائی جان تعلیم نہیں ہی تربیت انسان کو اچھا بناتا ہے
ہاں صحیح فرمایا بھ جان جو کم تعلیم کو اہمیت نہیں دیتا ہے نا وہ ترکی نہیں کرتا ہے اور جو قوم تعلیم کو نظر انداز کرتا ہے نا وہ پیچھے ہی رہ جاتا ہے ہمیشہ ہمارا کردار یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم وقت کی قدر کر روز پٹیے روز پڑھائی کریں ایک ہوم ورک وقت پر مکمل کریں اور موبائل پر غیرضروری وقت ضائع نہ کریں ہمیں لائبریری کی کتابوں سے پڑھنا چاہیے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے چاہے اور ہر دن کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے
بسان وہ
کو صرف اپنے لئے نہیں بلکہ دوسروں کی مدد کے لئے بھی استعمال کرنا چاہیے علم علم بناتا ہے علم
جھرم
ہلو
جی جی جی یہ کون سے لوگ ہیں جن یہ جی والدین اور ٹیچرس کی رہنمائی کا ایک احترام کرنا ا جی بھائی جان بالکل
اگر آپ محنت ڈسپلن اور تعلیم کو اپنی زندگی کا حصہ بنا بنا لیں تو ہم اپنے ہر خواب کو پورا کر سکتے ہیں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہے تعلیم ایک ایسی دولت ہے جو نہ چوری ہو سکتی ہے اور نہ ختم ہو سکتے ہیں یہ جتنے حاصل کریں اتنی ہی بہتر ہے آ سنا بھائی جان
اچھا اچھا اور آپ کا کیا کیا رائے ہے تعلیم انس کو کتنی ضروری ہے آج کے دور میں تعلیم حاصل کرنا بھائی آج کے دور میں تو تعلیم حاصل کرنا ضروری نہیں سمجھتا ہوں میں کیونکہ اگر وہ آج کل کے دور میں ہنر سیکھ لے تو تعلیم والے انسان سے بہتر وہ کر سکتا ہے بھائی جان اس کے بعد پہلے آپ کو بیسک چیزیں آنی چاہیے تعلیم انسان کی ایک روشنی جی باشا وہ تو روشنی ہے لیکن کوئی وہ ہے نا کسی کو روشنی ہی نہیں چاہیے اس کو بلکہ پورا یہ چاہیے ہیر جواہرات کی روشنی چاہیے تو اس کے لیے ہیرے جواہرات کی روشنی کے لیے آپ کو تعلیم اتنا زیادہ معنی نہیں رکھتی جتنا آپ کا ہنر مند کے معنے میں رکھتا ہے
نہیں صحیح فرمایا آپ نے بھی بجا تعلیم ہمیں صرف کتابوں کتاب کتابیں علم نہیں دیتے ہیں بلکہ زندگی جینے کا ایک
کا ایک طریقہ بھی سکھاتے ہیں ہمیں سکھاتے ہیں کہ دوسروں کی عزت کرنا
دوستوں کو کیسے عزت کرنا ذمہ داری کیسے نبھانی ہے اور اچھے اچھے شہری کیسے ب بننا ہے آج کے دور میں نا دنیا بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے ہر روز نئی ٹیکالوجی نئے آئیڈیاز سامنے آ رہی ہیں اگر ہم تعلیم حاصل نہ کریں گے نا تو ہم اس اس طریقے میں اس ن اس تحریک جو آج کی یہ دوور ہیں اس میںہ بہت پیچھے رہیں گے
جی بھا جان آپ نے بالکل اس سےی فرمایا تعلیم لیکن تعلیم بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے کس چیز کی تعلیم ہم بڑھ رہے ہیں
صحیح پرم بجان اور یہی ہے کہ اگر کسی سبجیکٹ میںشل مشکل پیش آئے تو ہم ہمت نہیں آنی چاہیے ٹیچر سے پوچنا چاہیے
جی بھائی جان بالکل آپ نے صحیح بتایا ہمیں ٹیٹر سے پوچھنا چاہیے تو جب بھی آج کل جو ہماری جن سنکھیا یووا ہے تو جبھی وہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا ہے وہ سوچ جتا ہے کہ اگر ہم ٹیچر کو بولیں گے تو پھر وہ ہمیں اگلی بار سوال کرنے کے لیے اٹھائے گا
جبک ان کے پاس وہ جواب نہیں ہوتا وہ نہیں دیتے اس کو نہیں بولتے ہیں اور آج کل کہ کافی کچھ ٹیچر ایسے بھی ہیں جن کو خود بھی نہیں آتا ہے تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے جو ہمیں دیکھنا چاہیے پرشاسن کو ایسے ٹیچرس کو ٹیسٹ لینا چاہیے پہلے اور وہ خود ٹیچر اس میں بات آپ کی بات آپ کی بات صحیح ہے میں بول رہا ہوں لیکن ایک بات تو یہ ہے
آج کل جو بھی ریکروٹمنٹ ہو رہا ہیں جہاں پہ بھی ایک ٹیچر کو لیا جاتا ہے اس کو اسی بنیاد پہ لیا جاتا ہے کہ اس کی اس کو پہلے تعلیم دیکھی جاتی ہے اس کی صحبت اس انٹرویو کیا جاتا ہے ایک پراپر وے میں اس کوہ لیا جاتا ہے پھر اس کو سلیکٹ کیا جاتا ہے کسی بھی سب بول میں اگر ہم کسی بھی جیسے نا ایک تعلیم یافتہ انسان اپنے والد کے نام روشن کرتا ہے
ہاں یہی بھائی جان بالکل
جی
جی بھائی جان جی بھائی جی تعلیم یافت انساننی والدی ہے
وہ ایک نام روشن کرتا ہے نا بھائی جان
اچھا
سنا بھائی جان اسی لیے ہمیں علم کو صرف اپنے لیے نہیں ہے بلکہ پوری سوسائٹی
لیکن بھائی جان میں یہی سمجھتا ہوں کہ زیادہ علم بھی نہیں ہونا چاہک جو علم ہوتا ہے ناپ میں یاد ہےوں بھائی جان جو کیا ہوتا ہے کہ جو یہ علم ہوتا ہے نا باقی یہ پھر خود یہ ہونا ایک پلٹوار کر کے خود ہی انسان کے گلے میں لٹک جاتا ہے
ہاں وہ وہ تو پریکٹیکل ہمیں بہت چیزیں سیکھی ہیں آج کل تو سائیکینٹسٹ بھی یہ کہتے ہیں نا بچوں کو اتنی تعلیم جتنی چاہیے اس سے زیادہ نہیں دینی چاہیے جیسے ہر کتاب جو ہم پڑھتے ہیں نا ہمیں کوئی نہ کوئی کوئی نئی بات سیکھنے کو ملتے ہیں اس لیے ہمیں کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے اور اپنی علم روز
کہاں ڈالنی چاہیے بھائی جان آپ یہ بتائیے مجھے بھائی جان لیکن آپ بالکل صحیح فرمایا ہمیں کتابیں ڈالنے کی عادت رکھنی چاہیے لیکن زیادہ نہیں ڈالنی چاہیے کیونکہ کیونکہ زیادہ عذاب ہوتا ہے نا پھر بھائی چانس کیونکہ بائی چانس جسے زیادہ پتہ نہیں ہوگی نا یہ ان سب علم نہیں ہوگا تو اس کو بائی جان وہاں پہ اس کو حصہ ہی ہے آپ کو حصہ آپ صحیح بات تھا میں ملب کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہی نہیں بھائی وہ تو بالکل صحیح فرمایا پڑنی چاہے بھائی
انسان کو نئی نئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں ہمیں کبھی بھی صرف نمبر یا مارکس کے پیچھے باگنا نہیں چاہیے اصل تعلیم وہ ہے جو ہمیں اچھے انسان بنائ اور سوسائٹی کے لیے فائدہ مند ہو سکے اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے اور ہر دن کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے چھوٹی چھوٹی محنت ایک دن ایک بڑی کامیابی میں بدل جاتی ہیں اگر ہم تعلیم کے ساتھ اچھے اخلاق محنت اور امن داری کو اپنی زندگی کو کا حصہ بنا لے تو تو کوئی بھی مقصد مشکل نہیں ہوتا ہے ہمیں یہی یاد رکھنا چاہیے کہ تعلیم صرف روزگار حاصل کرنے کے لے کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ اپنی زندگی اور اپنے ملک کی بہتر ری بنانے کا سب سے مضبوط ذریعہ اسی لیے ہمیں سیکھتے رہنا سیکھتے رہنا چاہیے محنت کرتے رہنا چاہیے اور اپنی علم کو دوسروں کے دوسرے کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہے تاکہ وہ بھی ہم سے کچھ سیکھے
بالکل بالکل بالکل
س ن بجان
آپ بہت ذہین ہو بھائی جان
جی جی
بہت اچھے وچار ہے آپ کے تب یہی یہی ہے بھائی جان کی بالکل صح فرمایاپ اپنے میں دوسرے کو بھی
کوئی عمر نہیں ہوتی انسان کو
ار نہیں یار عمر ہوتی ہے سیکھنے کی عمر ہوتی ہے بھائی جان یہ غلط بات خی ہے نہیں نہیں نہیں انسان انسان جب تک اس دنیا میں نا تب تک سیکھتا رہتا ہے کوئی نہ کوئی
انسان صرف کتابوں سے نہیں سیکھتا ہے انسان کوئی سفر میں کچھ چیزیں سیکھتا ہے کسی جگہ جانے سے کچھ سیکھ کوئی انسان کے ساتھ انسیڈنٹ ہوتا ہے اس سے بھی سیکھتا ہے بہت
بہت ساری چیزیں انسان سیکھتا ہیں جب انسان
ن اپنے ایک صرف شوق ہونا چاہیے انسان کو ایک لگن ہونی چاہیے اپنے آپنے کوب کو دل میں ایک خواہش ہونی چاہیے کہ میں کچھ سیکھو ایسے ہی نہیں سیکھتا انسان کو ایسے ہی مطلب آپ
کہی جا رہے ہو آپ کا کوئی وہ دھیان نہیں ہے اس چیز پہ مشا اھا مطلب آپ بولو ہی وہ لگن وہ پیشن ہونا چاہیے کرنے کا
صحیح پ پیشن ایک پیشن اندر نا وہ طدف ہونی چاہیے انسان کو مجھے سیکھنا ہے ہاں ہمیں صرف اپنے ملک کی ہی نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے بارے میں بھی یہ علم ہے حاصل کرنا چاہیے علم جتنا بڑھتا ہے نا انسان کی وہ سوچ بھی اتنی بسی ہو جاتی ہے صحیف
بالکل بھائی جان بہت مچی ہو جاتی ہے
جی بجیں بس میں یہی کہوں گا یار کیا اللہ ہمیں علم حاصل کرنے اور اس پہ عمل کرنے اور اس سے انسانیت کا بلا
بلا کرنے کی طقق ت جی بھائی جان بالکل بالکل آام
اور آپ کا کیا نظریہ تعلیم کے بارے میں
تعلیم کے بارے میں میرا یہی نظریہ ہے میرا کہ تعلیم سیکھنی چاہیے اچھی تعلیم کرنی چاہیے نہ کہ بری تعلیمیں سیکھنی چاہیے جس سے دوسروں کو نقصان پہنچے یا خود کو بھی نقصان آسان ہو جاتا ہے اور زیادہ تعلیم نہیں زیادہ آدھی پیس تیس فیصد تعلیم اور ستر فیصد ہنر پہ دھیان دینا چاہیے آج کل انسانوں کو اور جہاں پہ ضرورت پڑھے وہاں پہ تعلیم وہ پڑھنا چاہیے باقی یہ ہنر پہ کام کرنا چاہیے کہ کیسے کیا ہے
نہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ سکلز نئے جو نئے دنیا آج کے دور میں جو نئے نئی چیزیں ہیں ان کو سیکھ سیکنا بھی ضروری ہے آپ کو ایک اپ ڈٹیڈ رہنا چاہیے آج کے نظامو کے ساتھ آپ کو چلنا ہے آپ ایسے نہیں کتابوں سے سارا کچھ نہیں نکلے گا آپ کو آپ کو انٹرنیٹ آج کل انٹرنیٹ کا ہیں ایک ڈیجیٹل ورلڈ بن گیا ہے اوپر سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس تو بہت بہت زیادہ تیز چل رہی ہے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتے ہیں آج کل اے آئی کو دیتے ہیں آٹس کو دیتے ہیں وہ کر کے دیتا ہے ہمیں
اچھا لیکن وہ غلطیاں نکالتے ہیں نا بہت
انسان غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے نا جتنی آپ کو انسان غلطیاں نکالتا ہیں تو کو انسان کو لگتا ہے نا میں کتنا آپ پانی میں ہوں اور اوپر کتنا ہوں میں مجھ میں کتنی خامیاں ہیں
بھائی جان لیکن انسانوں د اپنا آپ اسی کو سونپ دیا ہے
نہیں سوپنا نہیں ہوتا یہ انسان کو جب جتنی سہولت آپ کو فراہم ہونا جتنی آپ کو ٹیکنالوجی جتنی آپ کے